ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خیریت سے ہیں آپ
ہاں خریت ہے
اور فرمائیے کیا کر رہی ہوں
ہاں کچھ نہیں بیٹھے ہیں
جی جی اور کھانا پینا ہو گیا آپ کا
ہاں ہو گیا آپ بتاؤ
جی ہمارا الحمد للہ ہمارا بھی ہوگیہ اور کیساہے موم وہاں کا موسم
ہاں تھوڑی بارش وغیرہ کا موسم ہو رہا ہے
جی جی جی اور کیا پکا لیتے ہیں کھانے میں
کھانے میں بہت کچھ آتا ہے
جی
ہوں
اور اس عید میں کیا پکایا آپ نے
ہوں
اس عید میں کیا کیا پکایا آپ نے
آج تو ا وہ بنائی تھی روٹی سبزی
جی جی ماشا
ہاں ہاں ہ
اور بتائیے
ہاں بس بڑھیا آپ بتائیے
جی جی صبح سے بس وہی کام ہو جاتا ہے صبح سے ناشتہ بناؤ
ہاں
گھر میں امی ابو سب کو دو اکٹھا بیٹ کے ناشتہ کیا پھر اس کے بعد کام میں لگ جاؤ کام سے فارغ ہو گیا نہا دھو کے اپنا نماز قرآن پڑھے
ہاں
ماذ روزہ بھی ضروری ہے
ہاں یہی ہم کرتے ہیں روج کا
پڑھتی ہیں آپ
ہاں
ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے بالکل پڑھنا چاہیے اور اپنے گھر میں دین کا ذکر کرنا چاہیے
ہاں
اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے نماز پڑھنے کی روزہ رکھنے کی قرآن کی تلاوت کرنے کی
ہاں
اور اپنے گھر میں دین کا ذکر کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہم سے آپ ہم کریں گے تو ہمارے بڑے بھی سیکھیں گے ہمارے بچے بھی سیکھیں گے ہماری آنے والی نسل پہ اچھا اثر پڑتا ہے
ہاں ہاں
جی
اور آپ کیا کرتی ہیں اسٹڈی میں
جی ہماری اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے
اچھا
جی جی
جی اور آپ کے امی ابو کیسے ہیں
ماشاء اللہ الحمد للہ خیریت سے ہیں سب جی
اور کچھ ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں
جی جی بالکل
تو آپ یہ بتائیے کہ ہم جیسے آن لائن پڑھائی کرتے ہیں تو اس میں ہمارے کیا کیا فائدے ہیں
آن لائن میں ہمارے کافی اچھے فائدے ہیں جیسے کہ اپن پہلے کے ٹائم میں ہمیں ہم باہر جانا پڑتا تھا پڑھنے کے لیے کوچنگ وغیرہ ہے نا اب آن لائن ایسا ہے کہ آپ کا مطلب جو بھی سلیبس میں جو نہیں مل رہا ہے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں وہ مل جائے گا آپ کو
ہاں
بنا کسی کے ہیلپ کے
ہاں
آپ آن لائن سے مطلب کہ باہر کی بھی کلاسز لے سکتی ہیں جب اپنے ملک میں تو پڑھ ہی سکتی ہیں باہر کے ملک سے مطلب نالج لے سکتی ہیں کیا کیسا ہے
ہاں گھر بیٹھے
بالکل بالکل کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے آن لائن کافی اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے اچھی چیزوں کے لیے اچھا ہے اچھا استعمال کرو گے آپ تو
اور یہ بھی ہے کہ تھوڑا ہمارا ٹائم بھی بچتا ہے
جی بالکل بہت بہت سہولیت ہو گئی ہے آن لائن کے لیے طریقے دیکھا جائے تو آپ گھر پہ بیٹھے مطلب آن لائن وہ دیکھا جائے تو اگر آپ کو کچھ پسند آ رہا ہے تو آپ کچھ اس سے کچھ بھی منگا سکتی ہیں پہننے کا اوڑھنے کا ہے نا کھانے پینے سے لے کے ہر ایک چیز کا مطلب سوھا ہو گئی اس میں
ہاں
اچھا ہے آن لائن گھر بیٹھے کہ ہر چیز آ رہا ہے آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور بتائیے
تو
اور ویسے تو آپن کو نماز پانچوں وقت کی پڑھنی چاہیے بالکل کسرت سے ہے نا ہمارا اللہ خوش ہوتا ہے
او اور پھر بھائی دینک جیون میں تو یہ ضروری ہے
بہت ضروری ہے
ہاں
کیونکہ تی تی اپن نماز پڑھیں گے تو ہماراری ہمارا دین بھی سم سنبھل جائے گا اور دنیا میں بھی آسانی ہو جائے گی جی
ہوں ہوں
اور فرمائییا آپ کی شادی ہوگئی
نہیں ابھی نہیں ہوئی ہے
اچھا تو دوھڑ آئے ہوں گے ہم میں ابو آپ کے رشتے تو دھونڈ رہے ہوں گے ہم امی ابو آپ کے رشتے
ابھی نہیں ابھی کہاں ابھی اتنی وہ نہیں ہے نا میری
اچھا کیا کیا ایج کیا عمر ہے آپ کی
میری انیس
اچھا اچھا ہماری تو ماریج ہو چکی ہے
اچھا آپکی مریج ہو گںی تو اور بچے وبچے ہیں
نہیں نہیں ابھی ایک ہی سا ابھی مطلب سال ہوا ہے ایک سال پہلے ہی شادی ہوئی ہے جی جی تو کیا پڑھائی کرتی ہیں ہمارے شو ہر دفتر جاتے ہیں
اچھا
جی
میری اب پڑھائی سی ای ٹی کی تیاری کر رہی ہو
کس چیز کی
سی ای ٹی کی
اچھا اچھا
ہاں اور گریجویشن بھی چل رہی ہے میری سات ہی
ماشاء اللہ اچھی بات ہے بہت اور ویسے بھی اپن کو اپنے گھر میں آجو باجو میں درخت لگانے چاہیے ہے نا اس سے ہمیں اچھا آکسیجن ملتا ہے تازگی ملتی ہے
ہاں ہاں
اور ہمارے وزیر عالم نریندر مودی جی نے ابھی مطلب اعلان کیا تھا کہ آپ اپنے گھروں میں اور اپنے اڑوس پڑوس میں درخت لگائے نیم کا نیم درخت تو لگانا ہی چاہیے کیونکہ اس سے مطلب چھاو چھایا بھی رہتی ہے
ہ ہاں ہاں
جی آکسیجن بھی ملتا رہتا ہے بڑھیا جی جی آپ نے لگایا ہے
ابھی تو نہیں لگایا
جی لگائیے گا جیسے کہ ایسے ایسے درخت لگائیے جس سے ہمیں پھل فروٹ بھی ملے
ہاں
تھوڑا بہت کھانے کا بھی مل جاتا ہے اس سے آکسیجن تو من آکسیجن تو مطلب ملتی ہی ملتی ہے اس سے
ہ
اس لیے لگانا چاہیے اور دوسروں کو بتانا بھی چاہیے کہ آپ بھی لگائیے
ہاں ہاں
ہم نے تو کافی سارے لگائے ہوئے ہیں
اور آپ نے کہاں تک پڑھائی کی ہے
ہم پوسٹ گریجویٹ ہیں
اچھا
جی
کچھ کمپٹیشن وغیرہ کی تیاری نہیں کی
نہیں نہیں کیے
اچھا گریجوشن ہی کی ہے
پوسٹ گریجویٹ
ا
ماسٹر ڈگری
ہو ہو اب ایسے یہ نہیں لگ پاتی ہے تو پھر یہی رہ جاتی
وہی چیز ہے وہ اب صحیح بات ہے ایسا نہیں ہے پرائیویٹ جاب ہے کافی وہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کرنا چاہ رہا ہے کہ نہیں
ہاں ہاں اب کوشش تو سبھی کر
بالکل بالکل کوشش کوشش کرنے سے ہی کامیابی ملتی ہے
ہاں
ہے نا اس لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے
ہاں
آپ کا ہمارا کام کوشش کرنا اور ا اللہ اس اس کام کو کامیاب کرتا ہے نا
ہاں
اس لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے ہار نہیں ماننی چاہیے اپن کو کسی چیز کو بھی مطلب کسی چیز میں بھی اپن کوئی چیز بھی کرنے جاتے ہیں تو ہاں مشکلات کھڑی ہو جاتی ے کہراہیں ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے بڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن جب اپن اس چیز میں گھس جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ تو بڑا آسان تھا
ہاں ہاں ا شروع کرنے میں مشکل لگ رہا تھا
بالکل بالکل شروع کرنے میں ہی مشکل لگتا ہے باقی آپ اس کام میں اگر گھس گیا ہو تو بس لگے گا کہ یہ تو بہت آسان تھا
ہاں مل گا
نہیں یار
ہاں ہو جائے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ تو بہت اسان تھیا تھا ہم نے کر دکھایا ہمم
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
اور
اور بتائیے جی ہیلو
ہاں
آرہی ہے آواز
ہاں آ رہی ہے
چلیے ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا انشاء اللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ
اللہ حافظ